وعلیکم السلام
کیا حال ہے ہاں ٹھیک ہے
آ گھر میں اچھی ٹھیک ہو
ہاں سب کادم ٹھ ہے ہے ہیلو
ہیلو کیا کرے
بس یہاں اب نیند سے اٹھے ہیں ابھی تو منہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو نماز پڑھیں گے اس کے بعد تھوڑا یہاں باہر جائیں گے تھوڑا گھومنے کے لیے جائیں گے تھوڑا ورزش ہو جائے گا نا و جو ڈل ڈال رہ ہے تو جائیں گے وہاں تھوڑے ٹہل کریں گے وہاں ورزش ہو جائے گی سویرے سوے اس کے بیگ ہم چائے پیں گے
ہاں
چار دن کے بعد تو پھر تھوڑا کام کریں گے یہاں تھوڑے کھیت میں
کھیت میں کام کریں گے آپ میری بات سن رہے ہو
تو
ہ آواز آ رہی ہے اس کے بعد میں اس کے بعد میں چائے چائے کے بہتر ٹہل کے بعد واپس آ جا رہا ہوں تو پھر اس کے بعد ہم کھیت میں تھوڑا بہت کام کریں گے
چلو ٹھیک ہے اور اور
ہاں گھر میں سب سب ٹھیک بس بالکل بڑھیا بالکل ٹھیک ہوں اچھا اس وقت کیا کر رہے ہو
میں تو یہاں کام کر رہی ہوں گھر میں میں نے وہ بسترا وسترا اٹھایا اب میں لوگ گ جڑو جڑو کے بعد مجھے جون گ نا ہے نیچے لاؤں گی کچھ سبزی وبزی بناؤں گی کچھ سبزی اس کے بعد دیکھیں گے کیا کریں گے پھر جوائن کریں گے کم پائپ لگائیں گے اور تھوڑا وہ اسی ریوڈو کو تو پھر یہ کپڑے یہ دنا ہے تھوڑا یہاں کبرے ہے تو یہ کہ ج چھوٹوں کو جانا ہے کالج ان کی ووردی ہے یہاں یہ کریں گے وہ اس کو کریں گے چھوڑا دھوئیں گے تو اس کو منڈے یہ جانا ہے سکول
ہاں ٹھیک ہے
ہاں
جو بیٹے کے کپڑے اس کو یہ تھوڑا یہ ڈرائی کرو دوورو مے مشین میں پھر اس کو پریس ویس ہو جائے گا تو پھر ہو جائے گا یہ تیار ہے تو میں بھی یہاں تھوڑا واپس آ کے میں بھی یہاں کھیت میں کام کروں گا تھوڑا بہت شیکیں گی سویرے سویرے
ہاں اچھا دھوپ میں کہاں ہوگا کام کا دھوپ میں زیادہ دن کو زدہ ج زدا ہوتا ہے د دھوپ نکلا بس اب ہوگ جائے گا تھوڑا گرمی ا بی سی
آمد مجھے کہ یہاں جو آلو کی جو کھیت میں ہے جو آلو گئے ہم نے تو اس کو ہمیں پانی دینا ہے سگیرے سگیرے پانی دینے ہیں کہ دن میں نہیں دوپ پہ پانی نہیں دیتے تو سویرے سویرے پانی دیتے ہیں ان کو یہ اور شام کے ٹائم پھر پانی دیتے ہیں ان کو
ہ دن کو کہاں آئے گا پانی وہ جل جائے
ھمم
جیں گے نا س دے گا پانی وہ جل جائیں گے اس ٹائم کیونکہ ایک بجے زیادہ گرمی ہوتا ہے ام دینا
میں بھی فی الحال باہر جا رہا ہوں تو اس میں تھوڑا ورزش کروں گا وہاں تو وہ شہر سیے مزہ آتا ہے نا ٹھنڈا ہو
ہاں ہاں چلنے میں مزہ آئے گا
مزہ آ جانا پھر ہاں نو بجے تک پھر نو بجے کے بعد تھ دھوپ نکل رہا ہے پھر نہیں جانے
چن کون جب دس بجے ہوتا ہے گھر کمرے میں بند ہوتا ہے انسان
اس اس کے بعد میں آ جاؤں گا پھر چائے وا پیوںں گا تو پھر نکلوں گا تھوڑا کھیت میں کام کروں گا تو وہ اس اس کے بعد بھی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں تو وہ کریں گے آہستہ آہستہ
آج گرمی میں کہاں اتنا کام نکلتا ہے ہاں پت آ ہے کا میں مگر گرمیوں میں مزہ نہیں ہی کا زیادہ پسینہ آتا ہے نا گرمی میں
جی
اور سنا
دوں گی کوئی بس سپ میرییا بالکل ٹھیک ہووں اور سبھی گرمییا میں سارے بچے ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے یار سے آپ کے بچے ٹھیک ہے نا
ہاں شکر اللہ کاال
ٹھیک ہے آپ
ہاں میں تو یہی بیس ہوں اور بھی میں نے یہ برتن ورتن دھوئے
ہوں
میں نے یہ برتن ورتن دھویا تو پھر بیٹھ گئی آ
مکان میںپ ایک کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو یہ معذوروں کا کام ختم ہو جائے گا
ابھی آئے گا نا وہ مزدور آئے گا نا ابھی نو ساڑھے نو آتا ہے پھر چھ بجے وہ چھ پونی چھ کرتا ہے چھٹی اس کے بع تھوڑا لگائیں گے یہاں صفائی وفائی جاڑو واڑو تھوڑا تھوڑا اٹھائیں گے
صبح ہی صفائی شروع کرو ایسے آئے ایسے تھوڑا تھوڑا صفائی ایک کمے صفائی کمرے کی صفائی کرو پھر ایسے کم ہو جائے گا
ہاں وہی ہوگا نا میں نے پرسوں بھی کیا نا یہ تھوڑا اپر
سیڑھی ہوتے ہیں سیڑھیوں کو تھوڑا لگا دو تھوڑا پانی تھوڑا لگا ان میں سے چھینٹ کے یہ دو دن سیڑھیے ان کو کو سفائی کرو پھر ہو جائے گا اچھا رہے گا
ہوں ہاں ہاں وہی کریں گے نا ہم تھوڑا تھوڑا اٹھائیں گے
ہوں
پھر جب تھوڑا ہلکا ہو جائیں گے کام
اچھا جیھ بستے واستے روٹی ووٹی لائی بچوں کے لیے روٹی لائی ہے دکان سے
پھر نہ د یہاں مزدوروں کے لیے لایا بسکٹ اور چھوٹوں کے لیے لایا روٹی ہوں بیٹوں کے لیے لا وہ کہاں کھاتے ہیں ہاتھ کا روٹی وہ کھاتے ہیں دکان کا روٹی
اچھا اچھا
جو گھر میں بناتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں
ٹھیک ہے آج شام کے لیے صاحب جی آ شام کو ہی آئیے بس سب بڑیا بالکل ٹھیک ہوں
ابھی کہاں ایسا شام کو ٹائم بلا جائیں گے جائیں گے بازار اس ٹائم لائیں گے اس ہاں دودھ میں نے میں گیا دودھ لانے کے لیے مگر وہاں دودھ نہیں نے اس کے بعد بولا کہ کتنا بجے آنا دودھ کے لیے
ہوں ہوں
تو وہاں اس سے بسکٹ اور یہ کھا لایا یہ روٹی لایا
ہوں
ہاں دود تو میں نے بالٹی وہی رکھا
ہوں
ہوں
پھر دودھ اس کے ب جاؤ گے
ہاں بعد میں جؤں گی دودھ لانے اس نے بولا نہ بجے میں کہاں بیٹھوں گی ابید سے وہاں اس بولا نو بجے آنا نہ بجے نے اس نے بولا ابھی دودھ نہیں پہنچا میں نے بولا چلو ٹھیک ہے میں آؤں گی بع میں
ہاں جان ہے ن ا دس بیس جگہ تب تک آ جائے گا اس
ہاں آج میں دے گا چاول واول میں دے گا تو پھر چاول بھی لانا ہے آج
ہاں اسٹور سے
ہاں اسٹور سے لائے گے چاول واول لائیں گے کچھ سبزی وبزی کچھ لائیں گے وہاں سے ایک ایک ایک ہی چکرا لگا ایک چکر لگائیں گے تو دیکھیے دھو میں کہاں نکلیتی ہ کہ میں نہیں نکلتی ہوں دھوپ میں
پہلے تو یہ تین مہینے کے بعد چاول دیتی ہیں تو تین مہینے ہو گیا
ہاں تین مہینے ہو گیا
اچھا
ہاں
آپ پتہ نہیں ایک مہینے کا دیں گے یہ چاول یا تین مہینے کا اور دیں گی
پتاہ کیا ہے پتاہ نہیں ہے پت نہیں ہم کرتے ہیں اس کو فون مگر وہ فون نہیں اٹھاتے ہیںک ہ وہ فون نہیں وہ کسی کا فون نہیں اٹھاتے وہ بولتے ہم فون نمبر دیتے ہیں کہ فون کرنا مگر وہ نہیں اٹھاتے ہیں فون
آپ ایک بات کرنا ہے کہ وہاں جب دودھ لانے کے لیے جائے گا تو وہاں پتہ کرنا ہے کہ جو راشن کارڈ ہے وہ جمع مت کرنا ہے
ہوں ابھی دیکھیں گا ہاں ہاں پتا چل جائے گا گھر میں کہاں چلے گا پتا
ہوں
ہاں ہاں
ٹھیک ہے پتا کرنا ہے ضروری کیونکہ پھر پتہ نہ ضرور کرنا ہے کہ پھر پھر ہمیں پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں رہے گا کہ چاول دے رہے ہیں وہاں پھر وہ پھر کہاں دیتے ہیں وہ چاول
میں دیکھ میں دیکھوں گی ن ابھی جاؤں گی نو بجے دیکھوں گی ہوں دیکھوں گی کیا کر رہے ہیں وہاں
اچھا
ہ مجھے جانا ہے وہاں یہاں پڑوسی کے گھر میں اس کا بیٹا بیمار ہے تو میں اس کو خبر اپر لوں گی تو وہ جب جب ج کچھ ہوتا ہے تو وہ یہاں آتا ہے کیا حال ہے وہ ہے یہ ہے میں بھی جاؤں گی آج اس اس کے گھر میں دیکھوں گی کیا حال ہے اس کا بیٹا جو بیٹا ہے نا اس کا اس کا پ بیٹا پیدا ہوا تو میں نہیں گئی میں نے یہاں ہی سنا ایک پڑوسی نے کہا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے تو میں نے بولا مجھے پتا ہی نہیں چلا تو آج دیکھیں گے اگر پرسد ملا تو میں جاؤں گی وہاں آج دیکھوں گی کیا حال وہ لایا کہ وہش یہاں ہے ہسپتال میں ہے تو
ہوں
دیکھیں گے وہ وہاں سے لایا یا نہیں
ہی
آاں م
ٹھیک ہے جانا ضرور یہاں پڑوسی ش ہمز آیا ہے تو ان کو خبرا کر
لینا ہاں ہاں اس لیے جائیں گے نہا آیںا ہاں جائیں گے
گانوں ضرور ہے ٹھیک ہے آج دیک دیکھنا ہے یہ جو جو رنگ والے آجے ہیں جو رنگ پینٹ کرتے ہیں رنگ کرتے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ آج ہی دن میں کام ختم کرنا ہے یا دو لگ جائے
نہیں نہیں اس کو نا کہاں جائیں گے آوج ختم وہ اس کو ابھی لگے جائیں گے دو تین چار دن ابھی کہاں ہو جائیں گے اس کو کام ختم
ھمم
نہیں ہوگا ختم دیکھیں گے کتنے دن لگ جائیں گے تو پھر لگائیں گے سفائی اچھے طرح صفائی وفائی پائپ لگائیں گے اور پانی ك کے ساتھ کریں گے صاف صاف کھڑکی وھڑکی کریں گے پانی کے ساتھ یہ وارانڈا نیچے کے آرن کریں گے صاف اس پائپ سے اور بھی تھوڑا کام ہے تو مس ابھی یہی کریں گے بس کریں گے اب بند کام
فی الحال کام بند کرو پھر دیکھیں گے آگے دو تین مہینے کی صرف کیب آ تھ ہے ج ج تی
ایک دو مہینے گرمی کریں گے پھر کام پھر لگائیں گے اور م یار اگلے سال لگائیں گے یہ تو نہیں ہے تو آج ہی تو اگلے سال لگیں تھوڑا بہت ہو گیا تو
چلو ٹھیک ہے آپ بی میں بات کریں گے ہیں
ہاں بیٹھو بیٹھو بیٹھو خدا حافظ
چلو ٹھیک ہے بند کرو